وعلیکم بائی جان
السلام علیکم بھائی جان
ہاں ہاں تو میرا کہنا یہ ہے بائی اپن نے تو کچھ کیا ہی نہیں یار زندگی میں نہ پڑھائی تو ٹھیک ٹھاک ہی تھی اتنی بھی نہیں کی بائی نہیں کیو
ہاں کی ہوئی ہے
تو اتنی نکی جو وہ ڈاکٹ ر وغیرہ رہے ہیں
ہاں نارارمل کیت اپن ہے تو
فائر کرتے ہیں بس اتنے کی جو لوگ باغ کیسا کہ لاپ کا لڑکا پڑھا لکھا ہے
بس اتنا سب ب سکتے ہیں اپن سے
شادی کے لیے رشتہ ہے تو بھائی لڑکا کیا کرتا ہے پڑا بی ا پاس ہے ای میں تو کی نہیں میں نے
میں نے ایم بی پرویش کیا تھا یار
ار میں نے میں نے کہ من کی یار پھر وہاں جائیں گے پیپر دینے جائیں گے کیا مطلب یار
وہی ہے
پیپر دےنے کہ کیا ہے پھر آلس آ گئے مجھے بی ا پڑھتے پڑھتے کافی پڑھ لی تھے یار سولہ سترہ سال سے لگاتار پڑ رہے تھے
اب میرے ساتھ میرے ساتھ تو بھائی جانتے جو بھائی جان پ بول دیتے ہیں کہ آجواں چلیں گے آجواں چلیں ہیں بائی جان کے سات گوں میں ایک ہی دن میںجے گیا میں تو
ہاں لیکن میں نے گ وہ بی اے کرنے کے بعد پھر آئی ٹی انجینئرنگ کری تھی پھر میں نے ایم نہیں کی پیرمینا آئی ٹی آئی ٹی انجنیئرنگ کی تھی
آئی ت م نہیں نہیں ہ
ا انفارمیشنل ٹیکنالوجی کمپیوٹر میں اس میں دو سال لگ گئے پھر وہ ایم اے کی جگہ پھر وہ ک نہیں میں رہے دو سال کی پھر ڈی سی ا کر لیا پی جی ڈی سی ا کر لیا
اچچا
نہ
پھر آپ نے تو بہت ساری ڈگگریاں لے رکھی ہیں یار پھر
ہے پر وہ کام کی نہیں ہے کیونکہ یار اپنا کھیتر اتنا ڈولپمنٹ ہے نہیں
ہاں کدرا ڈیپمٹ نہیں کر
اب ڈیولپمنٹ ہوگا کمپنی ہوگی تو وہاں پ ضرورت رہتی اسکلس کی وہ اپنے پاس ہے ابھی جے پور میں میں رہا تھا ڈھائی تین سال رہا تھا وہاں پہ بڑھیا جب تھی سب کچھ تھا رس پرکتی جتی پیسہ تھا سب کچھ تھا پر سمسیا یہتی وہئی وہی پریوار
ہاں
وہی مات کھ گ ذمہ داری ہونا
ہاں صحی بات ہے یار چیج بھی وہیں ماتھا گیا
ارے میں آفس میں بیٹھا تھا گھر سے کال آیا میرے کیا سنڈے کی بھی چھٹی نہیں رہتی تھی ہمارے کیا
اورھ
نہیں پیسے تو ملتے ہیں کیا نوکری میں لیکن جو سمے رہتا ہے نا وہ سمے نہیں ملتا پھر
سمے نہیں ملتا صحیح بات ہے وہ
نو بجے جاتے تھے وہ جانتا ہو تو جی ٹی گورو ٹاورس
نہیں ج ف دیکے اور میں نہیں بائی جان
وہاںاں وہ جی ٹی میں جاب کرتا تھا میں ایئرٹیل میں ایم این سی میں اس میں ٹی ایل ڈی پ اپارٹمنٹ میں تو وہاں پہ سسٹم ہے سبیا وہ نو بجے جا کے انگوٹا لگانا ضروری رہتا تھا انگوٹے سے گیٹ کھلتا تھا وہ فنگر ٹچ تھا مطلب وہ اگر نو بچے کر ایک منٹ پہ ہی ہوگیا نا تو پھر آپ اندر پروش نہیں کر سکتے اس میں آفس میں پھر وہ گئی آپ کی وہ پھر وہ گئی اس دن کا کام گیا پھر واپس کدھر پہ لوٹو کمرے پہ مطلب تو جلد بازی میں ہٹ بٹا کے وہاں پہ نو بجے نکلتے تھے کیا اب دس دس روپے میں وین جاتی تھی وہاں پہ میرے وہاں سے ایک ڈیڑھ کلو میٹر پڑتا رومس ہے
اچھا
دس روپئے بچانے کے چکر میں جلدی آٹھ بجے نکلتا تھا آٹ دس روپئے بچیں گے تو ناشت
ہاں ناشتہ ہی کریں گے صحی بات ہے ڈیڑھ کلو میٹر کیا اپنے ایسے گھومتے ہوئےل چلیں گے
ٹیم تو اتنا لگتا ہے پتا بھی نہیں ب جیادہ دور ہے اور پھر جانتے ہو باہر رہتے ہیں تو پھر اسٹوڈینٹ لائف رہتی ہے نوکری لائب رہتی ہے تو گھر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے
سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے بن روپ بھی دیکھنا پڑتا ہے
تو نو بجے جاتے تھے بھائی جان شام کو چوڑ دیتے ہیں ہم کو آٹھ بجے ٹائم تو تھا چھ بجے تک کا لیکن چھوڑتے ہم کو آٹھ بجے تھے جب تک پورا کام فنش نہیں ہو جائے نا پورا پورا ٹاسک کبھی کبھی سات بجے ب جاتے کبھی ساڑھے سات بن جاتے کبھی آٹھ بن جاتے گھر پہ آتے آتے ساڑھے آٹھ نو بج جاتے تھے
اورتی تو
یہ لائیف ت نہ تو جے پور میں کچھ دیکنا چوک نہ ہوا نہیں کبھی گھوم نہ ہوا
ہاں اسوٹ اورور چلو اٹ اور چلو ن دوور چلو
اور کیا پھر کھانا پینا اپنا پارٹنر تھا
اچھا وہ بنا دی
وہ بنا دیتا تھا تھوڑے دن تو یہ مناا صاحب بھی گئے تھے دیک صاحب اپنا وشنوس اسو مینا صاحب
اچچھے
ا پھر یہ ب گئے اس راج کمار کے کہنے بھائی نیپال جائیں گے سری لنک جائیں گے
ارے ارے ارے ہاں یار وہ پھر ہمارے پاس روپیے تھ
ہ ارے یہ ہوتا تو پھر میں آتا ہی نہیں پھر واپ پز
اس ٹائم میرے پاس رکے تھے پھر یہ دو تین مہینے تک
ا سری لنکا جاؤں گا وہاں نیپال جاؤں گا وہ کہیں نہیں گیا رہا ہ گاؤں میں ہے وہی
بہت جنون تھا اس ٹائم میں اس کے
ہ
او
تو بھی ا میں آفس میں بیٹھا تھا گھر سے کال آیا میرے
ہ
ممی یہ طبیعت کرا اور کوٹ لے کے جا رہے ہیں
اچھا دماغغ رہا ہے پھر
اور دماغ خراب ہوا آفس میں گیا مط کہ س سر میرے کو آج کیا ہے واپس گاؤں نکلناا ہے میں نے کیا سر آج مجھے
ارجنٹ میں جانا ہے
ارجنٹ میں جانا ہے من کے انہوں نے کہا آپ کو چھٹی نہیں ملے گی تتکالین تو نہیں ملے گی لیٹر لکھنا پڑے گا دو دن تک کام کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ جا سکتے ہو
اچا
من کی یہ تو نہیں ہو ح صااب کنی ہوئے تو پھر آپ دیکھ لو من کی دیکھ لیا یہ چوڑ دا ہوں من کی جہ شان کرانے ہو کرا لو من کے آج نوکری چھوڑ دن کے کہ ایک بار اور سوچ لو م نے کہ سوچنا ہی نہیں ہے یہ سوچ ختم ہو گئی اپنی تو
جہاں ابو جان ا جانی ہے وہاں کیا چاہیے میرے کو پھر
من کی یہی سوچ ختم ہو گئی بس جانا ہے تو بس جانا ہے پیمنٹ مط کی پیمنٹ کی پرو نہیں ہےمن کیا آئے تو آئے نمجھ کر نہیں آئے اگر اس مہینے کی سیلری دو تو دے دینا من کے کوئی دقت نہیں ہے ایمانداری ویرہ زندہ ہے تو من کے آپ میں تو دے دینا اگر نہیں ہو تو من کی اتنے بوکے بھی نہیں مر رہے بھائی پندرہ دن کی سیلری نہیں ملے گی تو تو زندگی نہیں کٹے گی اپنی
جتنی جنی کٹے گی صحیح بات بولا آپ نے
سے آیا گھر کے لے روان کےیا دو چار دن تو پھر میں یہیں رہا گھر پہ ممی کو آپس لائق کیا سب کچھ واپس کر پئے پھر انن ان کا فون آیا ادھر سے کیا آپ آ رہے ہو نہیں آ رہے ہو واپس جوپ پمن کی نہیں آارا سر
ابھی دماغ میں سے نکل
یہ ہے م نے کہ آپ نے جب مجھے ضرورت تھی تو اتنی محنت سے میں دس دس گیارہ گیارہ گھنٹے آپ کو میں کام کر رہا تھا محنت سے لگا سر لیکن جس دن میری ضرورت پڑی اس دن تو آپ نے چھٹی رن ت ایسے تو کسی کوئی اپ بائی فری میں تو چھٹی گھومنے ارے بھائی شیر سپاٹے کے لیے موج مستی کے لیے تو چھٹی لے نہیں رہا ایمرجنسی میں تو چ لینی پڑتی ہے نا
ہوں
من کے وہت ملین دگلو پرموشن دیں گے آپ کا اور کیا اکاؤنٹ ایڈ میں کر دیں گے جب پیمنٹ بنتا ہے من ن کرناامن کے صاھ جو کرنامن کے گاؤں میں کر لیں گے تو پ کھیتی باڑی تو اپنے یہ سے پوچھتے نہیں
کتنا پیمنٹ تھا اس ٹائم
اس اس ٹائم ت ہے یار میرے چھبیس ہزار روپئے
اچھا
اٹھارہ ہزار روپے میں لگا تھا انسینٹیو کر کر آ کے چھبیس ہزار روپئے مل جاتے ہما
آ جائیے گا آپ نے مان کے چلو ریگولر کرتے نا اب تک تو
پچاس ہزار کے سم تھنگ ہاں پچاس ہزار کے س آرام سے اس ٹائم کو کتنا کتنا دو ہزار سولہ سمتنگ کے بعد تھی وہ آج کے دس سال پرانے بات ہے آ پندرہ سوال آگے ٹائم کی بات کبی پنا ہاں ہ پورانی باتتی ہو تو تو اس کے بعد پھر کیب نہیں پہ گائے بھی نہیں جے پا اس کے بعد پھر وہاپ پھر لوٹے بھی نہیں پھر سوچ لیا ار
ابھی دماغ خراب ہوئے گا اچھا پر آپ
ارے کم مل جائے پر ہاں بلے کم کھا ل کمزیلیں کم شو کر لیں گے اور جو کریں گے گھر پہ ہی کریں گے
صحیح بات اس میں کیا ہے
پھر اب پھر کرنے لگ گئے تھے پھر ٹینڈر مل گیا پھر اس کے ایک سال بعد ہی مجھے مانگرول کا وہ پردھان منت آواز وجنا کا دو ہزار اٹھ اٹارہ میں دو ایک ڈیھ سال تو میں لگے رہے پھر اس کے بعد وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے دو سال کے اس کو کھلتے اس کا ٹینڈر مل گیا پھر دوست سال تک اس میں لگےا ب پھر اس کے بع دیس میں مہلا بال وکاس میں آ گئے تو اس میں لگ رہے ہیں اور کیا بس اوپر والا بھی سنتا ہے یار پروردگار میں
سب مالک کی رحمت ہوتی ہے اپنے اوپر
اور کیا پر یہ تو غلط ہے یار جب انسان کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی سہایتا کرنی چاہیے
بہت غلط ہے جی تو
گیا کون چھس لیتے ہیں پرائیویٹ نوکری ہو
خون تو چوچتے ہیں ار پھر سےے ہی اس دیتے تو خون چوچنا ہی پڑتا ہے ان کو تو
ہاں خد آافس بھائی جان ہے نا خ خد ہافس ہے نا
کدا آپس ج